ہلو
وعلیکم السلام
جی جی آپ کیسے ہیں جی الحمد للہ اچھا آپ بتاؤ کیسے ہو
ہم ٹھیک ہے
کیا کر رہی ہو آپ
بس بیٹھے تھے سوچا آپ سے بات کرتی آپ سے بات کرلوں
اچھا سوچے آپ اور کیسے موسم کیسا ہے بتائیے
بہت زیادہ گرمی ہے گرمی سے گرمی سے رات میں سو نہیں پاتا بہت زیادہ گرمی بڑھ رہی ہے
ہاں گرمی تو بہت زیادہ ہے انشاء اللہ گرمی سے راحت بھی ملے گی اللہ تعالی بارش کریں گے تو موسم اچھا ہوگا
جی آپ کے و ہاں آپ کے وہاں کیسا موسم ہے
جی یہاں بھی موسم تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اور بارش بھی ہوئی تھی نائٹ رات کو اور دن میں پھر وہ دھوپ دھوپ آ گئی تو پھر ویسے ہی موسم ہو گیا
گرمی سے پریشان گرمی سے اتنا پریشان ہو ئے ہیں الیکٹرسٹی نہیں آتی ہے فین نہیں چلتا ہے کچھ نہیں چلتا تا ہے گرمی کی وجہ سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں
آپ کی بات کو میں سمجھ رہی ہوں جب گرمی ہوتی ہے تو یہ لائٹ بھی بہت جاتی ہے اور راحت بھی نہیں ملتی سوچو کہیں گھومنے جاؤ تو دھوپ تو ہر جگہ ہی رہتی گرمی بھی ہر جگہ رہتی ہے بس ایسی جگہ میں ٹھنڈی جگہ میں جانے کا بہت من کرتا ہے پھر ہ وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی وادیوں میں ہ وہاں جاؤں
جی بالکل گرمی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے
ہاں ہاں گرمی تو بہت ہی زیادہ ہے انشاء اللہ بارش وارش ہوگی تو موسم بھی اچھا ہوگا
کب یہاں پہ گرمی کی وجہ سے کبھی نہیں بارش گرا ہے صرف گرمی ہوتی ہے کل بھی گرمی تھی بہت زیادہ گرمی تھی
اچھا
ہ
ہاں تو کوئی کوئی ایسی کنٹری بھی رہتی ہے جہاں موسم مطلب بارش نہیں ہوتی جا
نہیں بارش نہیں ہوتی ہے
اچھا وہاں بارش نہیں لگتی ہے یہاں تو ہمارے یہاں تو بہت بارش ہو رہی ہے اور ایک ایک گھنٹہ دو دو گنٹے اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ دیکھ کر بھی بہت اچ اچھا لگتا ہے اور بہت راحت ملتی ہے کہ چلو موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے
آپ کہاں سے ہو
جی
کشمیر ہم بھی کشمیر سے ہی ہیں
اچھا نہیں نہیں میں ایم سی سی ہوں میں کشمیر سے نہیں ہوں میں ایم پی سے ہوں اور میں ایم پی سے ہوں کاشمیر سے نہیں ہوں ہاں تو کاشمیر میں تو موسم کا تو ویدر بہت اچھا ہونا چاہیے وہ تو ٹھنڈی جگہ ہے مطلب وہاں کا تو وہ وادیاں ہی ٹھنڈی والی ہیں
نہیں کشمیر میں
ہ
گ کش گرمی ہے گرمی کی وجہ سے رات میں سو نہیں پاتے ہے انسان بے حال ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے دن بھر من کرتا ہے سو جاؤں لیکن لیکن باہر بھی نکلنا ہوتا ہے
صحیح ہے کام وم میں جانا پڑتا ہوتا ہوتا بہت سے کام میں بھی رہتا کر کے کہ گھر کا کام ہی کرتے کرتے بہت گرمی لگتی ہے بٹ ہمارے یہاں ایسا تو نہیں ہے یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں اتنی مطلب گرمی ہے بٹ اتنی گرمی ہی ہے کہ مطلب وہ ہو جائے جب بارش وارش نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ دھوپ ہوتا ہے تب بہت گرمی لگتی ہے اور اے سی وغیرہ لگے رہتے ہیں تو اتنی زیادہ گرمی نہیں لگتی اور مطلب روم تمپر
ہمارے یہاں بہت زیادہ گرمی ہے بارش نہیں ہوتی ہے
ہ وہ ہوگیا وہ سہری س ہو گیا راحت تو ملے گی رات میں تو صحیح لگتا ہوگا پھر آپ کو مطلب جب رات
اتنا بھی گرمی کی وجہ سے دم ہو جاتا ہے انسان سو نہیں پاتا ہے اچھے سے
کا لائٹ کی پروبلم ہے کیا
لائٹ کی پروابلم نہیں ہے لائٹ آتی ہے
اچھا اچھا اچھا ہاں ایسے میں بچے لوگ گے پریشان ہوتے ہوں گے
تو فین گرمی کی وجہ سے پانی بھی گرم ہو جاتا ہے پانی نہیں پی پاتا ت ہے سوچ انسان سوچتا ہے نہ ہالوں جب یہ نل کھولتا ہے تو وہ پانی بھی گرم ہو جاتا ہے ٹیمپریچر اتنا بڑھ گیا ہوتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے پانی بھی گرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان نہا نہیں پاتا ہے
نہیں بات آپ کی بات سے میں سہمت ہوں یہ بات آپ صحیح بول رہی ہیں جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پانی کا بھی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتا ہے کہ ایس ہم لوگ ادھر بھی مطلب بہت زیادہ یہ مطلب پانی سنٹیکس وغیرہ میں اگر رہ ھمم تو ان کو اگر سو ٹھنڈیوں میں جب ضرورت رہتی گرم پانی کی تو وہ آتے نہیں ہے گرم پانی وہ بہت ٹھنڈے پانی آتے ہیں اور جب گرمی میں سوچو کہ نارمل ہی پانی رہے تو بہت زیادہ ہیٹ پانی آتا ہے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے
دون دککت تو دونوں میں ہے ٹھنڈیوں میں اور یہ ہے کہ گرمی ٹھنڈیوں میں تو یہ پانی کو گرم کر لیا جاتا ہے اس سے پھر نہاتے وہا تے ہم لوگ اور گرمی میں تو ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ دو ٹائم نہ لاتے ہیں اور اچھا دونوں ٹائم پانی رہتا ہے تو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی رہتا ہے تو دونوں ٹائم وہ اس کو سنٹیکس کو ہم بھر لیتے ہیں تو وہ زیادہ پانی بھی زیادہ گرم نہیں رہتا ہے ٹیمپریچر میں رہتا
گرمی کی وجہ سے آپ میرا سنیے گرمی کی وجہ سے پانی گرمی کی وجہ سے پ پانی بھی نہیں آتا ہے
جی
جی آپ کو میری بات آ رہی ہے
جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی بات گرمیوں کی وجہ سے یہ بات آپ صحیح بول رہے ہیں نہیں آپ صحیح بولے گرمی کی وجہ سے یہ ایسی بہت سی جگہ ہے بہت سے شہر کنٹری ہیں جہاں پانیوں کی بہت دککت ہوتی ہے
مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے تھوڑا سا انٹرنٹ پرابلم ہے
ابھی بھی نہیں آ رہی ہے
چلو آ گئی ہاں آ گئی بولو بولیے آپ فرمائیے
یہ بڑے ایسی بہت سی جگہ ہے جہاں یہ ایسی بہت سی کنٹری ہیں جہاں پانی کی دککت بہت زیادہ ہوتی ہے یہ بہت سے شہروں میں پانی نہیں ہے آج اور بہت لوگوں مطلب وہاں کے لوگوں کو بہت دککت ہو جاتی ہے پانی کے لیے
انسانوں کا حال بے حال ہو جائے ہو جاتا ہے اب ہم نے سوںچا کہ چلو پکنک چلے جاتے ہے ہم نے اب سوںچا چلو ہم پہل چلے جاتے ہیں اب سنڈے کے دن
ہاں جی جی جی
جی ہاں اور ایسے موسم میں پکنک مطلب گرمیوں کے موسم میں پکنک بھی جانا مطلب خود کو لے جانا بے حال کر لینا اس میں بہت دککت آتی ہے تو موسم ایسا ہو جب جیسے ایک منٹ رکیے گا میری آواز یہاں پھٹ رہی ہے شا ہد یہ موسم بتا ہے نا بارش کا موسم ہے تو آوازیں کٹ رہی ہیں
جی
و یہ آواز اس لیے کٹ رہی ہے کیونکہ موسم بتائی نا ہمیں آپ کہ بارش کا موسم ہے تو بادل کی وجہ سے بارش وغیرہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آواز تھوڑی سی یہ کٹ رہی ہے اب آرہی ہے میری
گرمی ہاں ہاں ہاں گرمی اتنی ہے دیدی اب بولیے مت گرمی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ انسان ایک سیکنڈ باہر نہیں نکل پاتا ہے انسان کے اگر کبھی انسان کو چپل نہیں پہنے ہوگی وہ باہر نکلے گا انسان کے وہیں پہ پیر جل جاتا ہے اب آپ سوںچیں غریبوں کو کیا ہوگا جن کے پاس چپل نہیں گی ان کے پیر کو کیا ہوتا ہوگا جن کے پس گھر نہیں ہوگا ان کو کیا ہوتا ہوگا دیدی
جی جی جی بالکل صحیح بولے ہیں آپ کی بات سہمت ہے ہوگے جن کے پاس چپل نہیں ہوتے تو پھر کچھ نہ کچھ تو وہ جگاڑ کر تے ہوںگے اپنے لیے اور اتنی گرمی میں کوئی مطلب ایسے ننگے پیر روڈوں پہ چلتے ہیں تو پیر تو چلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کی مدد تو ضرور کرتا ہوگا ایسے میں ا اللہ بہت بڑا ہر انسانوں کی مدد کرنے والا ہے اللہ وہ ایسے لوگوں کی اللہ اور جلدی مدد کرتے ہیں
ہاں کبھی شام میں الیکٹرسٹی نہیں ہوتی لائٹ نہیں ہوتی ہے ہم سو نہیں پاتے ہے رات میں پھر صبح
جی
س لیکن جب ہم رات میں سو نہیں پاتے تو ہم صبح سویرے کیسے اٹھ سکتے ہیں آپ ہی بولیے یہ بھی یہ بھی ایک پرابلم ہے جی فرمایا آپ مجھ سے غلطی ہو گئی
نہیں یہ پتاہی یہ بھی آپ صحیح بولے ہیں کہ جب رات میں انسان سو نہیں پائے گا تو نیند تو پوری ہوگی نہیں اور جب صبح جب نیند مطلب کچھ کرنے کے لیے نیند تو پوری مطلب نیند پوری ہونا بہت ضروری ہے اور رات کو اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو صبح انسان جب جو بھی کام کرتا ہے تو اس چیز میں کام میں من نہیں لگے گا اور باڈی بھی عجیب ہوگی
ہاں اگر آپ کو میری بات سے
اگر آپ کو آپ میری بات سن پا رہے ہیں
نہیں نہیں نہیں مجھے جی جی میں سن رہی ہوں آپ کی بات مجھے
سنی جی آپ کو میری بات کوئی لگی ہوگی اس کی لکھیں اگر آپ کوئی مری بات
نہیں نہیں مجھے آپ کی کوئی بات بری نہیں لگی ا مجھے لگتا ہے شاید ابھی آپ بہت چھوٹے ہو مطلب بچے ہو نا آپ شاید
نہیں میں نہیں میں سیونتھ کلاس میں پڑھتی ہوں
اچھا آپ گل ہو مطلب لڑکی ہو سیونتھ کلاس میں مطلب وہ کہ پھر بھی چھوٹی ہو چلو آپ کون سیونتھ کلاس میں پڑھتی ہو
ہاں
آ ہ اچھا ہاں میں سمجھ رہی تھی آپ کی بات سے ہی کوئی بات نہیں یہ آپ جس مطلب جس ٹاپک میں آپ بات کی ہے وہ میں سمجھ رہی ہوں اس ٹاپک میں آپ کی بات گب گرمی تو بہت زیادہ ہے اور گرمی کے لئے جی
جب آپ نے مجھے چھوٹی بچی بولا تو مجھے بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی
نہیں نہیں نہیں مجھے آپ کی آواز لگی مطلب باپ چھوٹی نہیں ہو بٹ میرے سے تو آپ چھوٹی ہی ہو مطلب آپ میں آواز ہی لگ رہی تھی نا کہ میں کسی مطلب بچے یا بچی سے بات کر رہی ہوں
اچھا بولیے اچھا بولیے آپ
ہ چلیے تو آپ سیونتھ کلاس میں ہ چلیے آپ اچھے سے پڑھائی کرے گا من لگا کے پڑھائی کریے گا اور مجھے آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا ہاں انشاء اللہ میں آپ سے فیر بات کروں گی ٹھیک ہے اللہ حافظ